اور
ہ
غھگ میری آواز آ رہی ہے کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں وعلیکم السلام آ رہی میری آواز اور آپ خریت سے
بالکل عریہ آریہ آپ آپ کیسے ہیں
میں شکر اللہ کا خیریت سے ہوں شکر شکر سب ٹھیک ہے اور بتائیں کیا کر رہے ہیں آج اکل آپ میں بس ناشتہ ہی کر رہا تھا
اچھا تو کسٹ موضوع پہ آج ہم بات کریں گے
اصل میں بڑھتی ہوئی گرمی کا جو ریزن ہے وجہ ہے وہ کے بارے میں ہمیں بات کرنی
بالکل تو کیا رائے ہے آپ کی اس پرچی بھیئی گرمی پہ
دیکھیے جہاں تک میں بات کروں جی جی جہاں تک تک میں آپ سے بات کروں اس بارے میں چونکہ جنگلات ہماری زمین ایک انمول اور خوبصورت تحفہ ہے جنہیں زمین کے فھیفڑ بھی کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہم نے جنگلات کو جو ہے محفوظ نہیں کیا اسی وجہ سے جنگلات جو ہے کٹ جا رہے
اور گرمی اسی وجہ سے بڑھ بڑھ رہی ہے یعنی ہم انگریزی میں کہیں گے ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے
بالکل
جی
بالکل تو تو اگر میں
کیا وجہ ہے
دیکھیں مجھے جو لگتا ہے سب سے اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہے کیونکہ ایک ہی وجوہات سے تو گرمی نہیں بڑھے گی دیکھیے جیسے ایک وجوہات لگتا ہے کہ مجھے پلیوشن پولوشن اتنی ساری آج کل گاڑیاں آ گئی ہیں اتنی زیادہ گاڑیاں گورمنٹ فراہم کر رہے ہیں بالکل ا آپ ایسا سمجھے بالکل تھوڑا تھوڑا سا ڈی پی ڈاؤن پیمنٹ کر کے لوگ گاڑی لے رہے تو ایسے بینک کے تھرو لونس پہ تو اتنی زیادہ گاڑیاں ہو کے پولوشن بڑھ رہا ہے پلیوشن سے کیا ہو رہا ہے یہاں سے لوگ سڑکیں بنا گورنمنٹ سڑکیں بنا رہی ہیں سڑکیں جبانہ رہ وہ اوبویسلی جہاں سے سڑکیں بنےیں گی وہاں سے تو پیڑ ہوں گے پیٹ پیڑ کو کاٹے کاٹے جائیں گے اتنے سارے پیٹ کاٹ دیے جاتے ہیں تو کوئی پیڑ نہیں ملتا دور دور تک آج کل نیشنل ہائی ویز پہ کوئی پیڑ نہیں دکھتا تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بالکل گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے ڈیفارسٹیشن جس کو ہم بولتے ہیں پیک پہ اپنے یہاں سے کو اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم دس پیڑ کاٹیں گے ایٹ لیسٹ ایک دو پیڑ لگانے چاہیے ہم تو بالکل آدھا پیڑ بھی نہیں لگاتے
جی جی جہاں تک میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں تو میں نے ایز پر جو پڑھا تھا کہ سائنسدان ہو یا ماہر جو ماحولیات کے ماہرین ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی ملک میں جو ہے صحت مند ماحول کے لیے اس کا مطلب کل کم سے کم رتبہ جو ہے پچیس فیصد جنگلات ہونا چاہیے
بالکل
تب جا کے اگر ہمارے یہاں جنگلات زیادہ ہوں گے تو آکسیجن کی فراہمی زیادہ ہوگی کی نہیں ہا صاف ہوگی
بالکل
اصل میں آپ دیکھیے نا ہم دلی کی بات کریں تو وہاں پہ اتنا زیادہ پولوشن ہے کہ لوگ ماسک پہن کے نکلتے ہیں کیوں کیونکہ اب ہوا میں اتنا ہوا صاف نہیں ہے یہ ہوا اگر ہماری پھیفڑوں میں جائے گی تو فیفٹ خراب ہو جائیں گے
بالکل بالکل بہت یہ ہو گئی ہے وہاں پہ دہلی میں اگر ہم وہ تو بہت پلیوٹی سٹیز میں سے ون آف دا موسٹ پوٹی سزئی تھنک وو پہ وہ رینک کرتی ہے تو اپپارٹ فرام کہ جنگلات سے ہمیں آکسیجن ملتا ہے جنگلات کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جیسے ہم وہاں سے میڈیسنس ملتی ہیں جنگلات سے آلموسٹ ایٹی ٹو ایٹی فائیو پرسینٹ میڈیسنز جنگلات سے ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کے بعد کپڑے بھی ہم جنگلات کے پیڑوں سے حاصل کرتے ہیں ایسے پیپرس وغیرہ کاغذات وہ بھی جنگلات سے ہی ملتے ہیں
جی دیکھیے میں آج کے دور میں جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے یا کارخانوں کا قیام اور انسانی گغفلت کی وجہ سے جنگلات کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے یعنی جنگلات کا خاتمہ ہو رہا ہے اور اسی کمی کی وجہ سے نا بہت سارے جو ہے سنگین مسائل سامنے آ رہے ہیں میں آپ کو چند بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا سامنے آ رہا ہیں پہلی بار بات تو کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے یعنی زمین کا جو درج حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے
بڑھ رہا ہے
اور ب وقت موسم جی جی بے وقت موسم اور کیات بارشوں کا شیڈیول بگڑ رہا ہے کسی جس سے کہیں سیلاب تو کہیں خش خوشکی ہو رہی ہے یعنی اور آلودگی میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ اب ہوا میں زیادہ زہریلی جو ہے گیسز ہوتی ہیں
ہو گئی ہے ہاں
جی اور آپ دیکھے نا کہ
پہلے اگر ہم دیکھتے تھے کہ پہاڑوں پر اگر پیڑ زیادہ ہوتے تھے تو سوائل اروجن نہیں ہوتا تھا یعنی مٹی نہیں گرتی تھی لیکن اگر آپ کے راستوں سے جاؤ گ اکثر وہاں پہ پتھر گرتے ہیں مٹی گر جاتی ہیں سڑکیں رہ جاتی ہیں تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے بالکل پیڑوں کا تو نام و نشان ہم نے مٹا رکھا
مٹا کے مٹھا رکھا ہے بالکل ہاں
حالانکہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جنگل جا کر جڑی بوٹیاں لاتے تھے تھے مطلب جتنی اچھی اچھی چیزیں وہ کہاں ملتی تھی جنگل میں لیکن اب جنگل ہی نہیں رہیں گے تو ہمیں اور دواؤں پر نربھر ہونا پڑ رہا ہے
نربھر ہونا پڑے گا بالکل بے شک بہت صحی فرمایا آپ نے
اور آپ دیکھیے گاؤں میں کیا کیا ہو رہا ہے آج کل کبھی بھالو حملہ کر رہا ہے کبھی کوئی جانور حملہ کر رہا ہے کیوں کیونکہ ہم نے ان کے لیے جنرل چھوڑے ہی نہیں وہ رہیں گے کہاں
بالکل
اسی لیے وہ اب انسانوں پر حملہ کر رہے حالانکہ جنگل ہمارے لیے کتنے اتنے مفید ہیں بہت زیادہ کہ جنگلات سے جو ہے نا شدید گرمی کم ہوتی ہے اور بارشیں بھی جو ہے وقت پہ گرتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں بھی جو کچھ اقدامات اٹھانے جی جیسے ہمارا بھی فرض ہے ایک جیسے ہم شہری ہیں شہری ہونے کے اعتبار سے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم لووں کے اس بارے میں بتائیں اور خود بھی جو ہے نا پیڑ لگانا شروع کریں
شو شروع کرے مطل لوگوں کو اغوا کرے کہ لوگوں کو اویئر کرے کہ جنگلات کی اتنے ضروری ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر آج کل ہم سروے کریں گے تو اس پرسینٹ لوگوں کو پتا اتنا معلوم ہوگا کہ پیڑوں سے بس ہمیں شاید ہوا ملتی ہے باقی پیڑوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے
ہ ہ بالکل مطلب اگر دیکھیے اگر ہر آدمی ایک ایک پیڑ لگائے گا تو کتنے پاپولیشن ہے اس حساب سے وہ
بالکل اگر ہم اگر ہم کشمیر کی بات کریں جموں کشمیر کی بات کریں تو ایک کروڑ سے زیادہ ہی پاپولیشن ہے پھر تو
یعنی ایک کروڑ پیڑ لگیں گے تو کتنا مطلب ہ ہریالی ہوگی پھر
بیشک بیشک بیشک
اصل میں وجہ یہ ہے کہ اصل میں اگر قانون بھی سخت ہوناا اس بات پہ کہ حکومت اگر چاہے تو وہ کہہ سکتی ہے کہ غیر قان قانون ہے کہ آپ پیڑ کو نہیں کاٹ سکتے
وہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے حکومت بھی کاٹ رہی ہے ہم ہم بھی کاٹ رہے ہیں ہم بھی اپنا فائدہ دیکھ رہے ہے حکومری اپنا فائدہ دیکھ رہی ہے تو اوور آل پھر ایٹ د اینڈ جب سب لوگ اس زدہ آئیں گے پھر سیلابات ہے پھر یہ ہیٹ وو اور زیادہ ہیٹ ویو اور زیادہ انٹینسٹی آئے گی تو پھر سج آئے گی لوگوں کو لیکن کہتا وہ دیر ہو چکی ہوگی
جی اگر ہم اب ہم اس کو مذہب کے اوپر لاتے ہیں میں آپ کو مذہبی طور پہ بتاؤں اگر ہم اسلام میں دیکیں گ نا اسلام میں اس کی اہمیت کیا بتائی گئی تو میں آپ کو ایک روایت بیان کرتا ہوں مسد احمد کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ص اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو تو اگر وہ اسے لگانے کی است استطاعت رکھتا ہو تو لگا دے آپ سوچے کیسی مطلب قیامت آنا اور قیامت کتنی مطلب ہولناک ہوگی تو اس وقت بھی کہ نسول اللہ وسلم کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور تمہیں طاقت ہے کہ تم اس کو لگا سکتے ہو تو اس کو پدے کو لاگاؤ اور جب بھی جنگیں ہوتی تھھی نا اسلامی جنگیں تو رس اللہ سے علیہ وسلم ان کو ہدایات دیتے تھے کہ جتنی بھی پیڑ پودے ہیں ان کو کوئی فصلیں ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا ان کو کوئی کاٹے گا نہیں اکھاڑے گا نہیں یہ دیکھیے اسلام نے ہمیں کنے اتنا اس بارے میں بھی بتایا ہے
اتنا آگا کیا ہے بالکل بالکل
دیکھیے اب جنگلات کے اگر ہم جنگلات کی قسمیں دیکھیں کہ جنگلات کی کتنی قسمیں ہیں الگ الگ قسمیں ہیں جیسے رین فارسٹ ہوتے ہیں کہ سدا باہر جنگلات جہاں سال بھر بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں یہ د جی یہ دنیا کو سب سے زیادہ آکسیجن دیتے ہیں جو یہ والے جنگلات ہوتے ہیں جی جی بالکل اور ایسے بھی ہے جو سرد علاقوں کے جنگلات ہوتے ہیں اونچے پہاڑی علاقوں میں پائے جانے والے درخت جن کے پتے جی جی جی سئی کی طرح نوکیلے ہوتے ہیں
ہاں اللپائن فاریسز
جی چیل اور سنوبر جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے
بالکل بالکل
اور ایک قسم ہوتی ہے ساحلی جنگلات یہ جو ہوتا د کے کنارے ہوتے ہیں دلدلی علاقوں میں ہوتے ہیں جی جی اور یہ ساحلی علاقوں کو سمندری طوفان اور سونامی سے بچانے میں ڈھال کر
بجن بالکل بالکل
ایک ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے اور اس کو بچانے کے کے لیے ہم تھوڑے اقدامات بھی اٹھا سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس سے ہمیں معاشی ترکی بھی ملے گی
بالکل بالکل
جیسے کاغذ کی صنعت جو ہوتی ہے جیسے ہم کاغذ وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے
بالکل پیی پیڑ پودوں سے آتا ہے پیڑوں سے آتا ہے بالکل بالکل بالکل بالکل
اد ادویات یعنی جن دواؤں کا ذخیرہ بن سکتا ہے ہمارے پاس اب دیکھیے پوری دنیا میں اگر ہم بات کریں کہ پوری دنیا میں صرف ابھی جو ہے نا جنگلات سے ہی جو ہے جڑی بوٹیاں لا کر دوائیاں بنائی جاتی ہے
بالکل بالکل نہیں جو باقی جو کمرشل دوائیاں باقی جو ایسی دوائیاں وہ بھی جنگلات کے جنگلات کے پیڑوں سے پتوں سے بنتی ہے بہت ساری دوائیں میرے خیال میں ستر اسی پرتیشت
بالکل پھر ہم جنگلات کو قدرتی فارمیسی بھی کہہ سکتے ہیں
بالکل بے شک بے شک ب بھائی بالکل کل
میں اس پر آپ کو ایک مطلب مطلب جنگلی جنگل کے بارے میں شعر آپ کو بتاؤں کاٹ کر کاٹ کر پیڑ جو بستی میں لے آیا ہوں میں کاٹ کر پیڑ جو بستی میں لے آیا ہوں میں اب یہاں دھوپ کا شکوا بھی خود ہی کرتا ہوں اب یہاں دھوپ کا شکوا بھی خود ہی کا
بھی خود ہی کرتا ہوں ب واہ و